ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو ہیلو
کرو آپ آ رہی ہیں میں
ہاں ہاں مجھے آ رہی ہے ہاں جی بولو مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز ہاں بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو ہوں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں پہلے آئی تھی آواز
ہاں ہاں بیچ بیچ میں جاتی ہے آواز ہاں
ہاں اب کلیئر آئی اب ٹین منٹ ہاں ٹھیک آپ سب ٹھیک ہو
ہاں بس شک
ٹین منٹ اور ٹین سیکنڈس ہو جائیں گی تو وہاں سے کٹ کرنا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہیں
ہاں بس شکر اللہ کا آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں اور سنو
جی بس دعا
ہاں آپ کیا بولتی ہو اس کو مہندی مہندی کو
اس کو ہم بولتے ہیں چھوٹی
اچھا ٹھیک چھو ٹی ہم بولتے ہیں مہندی دیدی اس سائڈ سے
ہم یہاں سے بولتے ہیں اس کو چھوٹی
اچھا ٹھیک وہی اسی نے دیا تھا آپ تھی نا بزی پھر کب آئی وہاں سے
میری تھی نا سسٹر ہاسپٹل میں
آہ
میری تھی نا سسٹر ہاسپٹل میں ہم اسی کے ساتھ بزی تھے
لیکن کچھ مائک مائک کو کچھ ایشو ہے آپ کی مائک کو تھوڑا فون ادھر ادھر گھماؤ تو بس
بس اب اری ہے
آ ہاں آب ائی آپ کے کتنے بچے ہیں
میرے ہیں تین بچے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا
اچھا چھوٹے نہیں ابھی نہیں ہوئی
اچھا ابھی آپ فری ہو ابھی آپ فری ہو
ہاں
میری شادی ہو گئی ہے بڑگام میں اچکوٹ س سائڈ سے آپ کہاں جا جاتی ہوگی بڑگام ہاں بڑ
لیکن مائک اس کو مائک کچھ ایشو آ رہا ہے مجھے آپ کی آواز صاف پھی نہیں آ رہے ہیں بیچ بیچ میں کٹ ہوتا ہے کاٹنا نہیں لیکن
نہیں کٹوگی کہاں مجھے پتا ہے بیچ بیچ میں ہوتی ہے آواز لیکن فیر صاف آ رہی ہے اور ہلو
ہیلو
ہاں آپ بات کرو نا میں سنتی ہوں ہاں بولو میں مج
آپ سنتی ہوں میں نے مجھے آپ کی نہیں آ رہی ہے وہ بھی ا اب آئی اب بس
بیچ بیچ میں ہوتی ہے نا آپ کی بھی آواز بیچ بیچ میں ہو تی ہے یہی نیٹ ورک پرابلم ہاں
لیکن کاٹنا نہیں فون ٹھیک ہے اگر آپ کو می ری آواز آ رہی ہے تو
نہیں مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی بھی بیچ بیچ میں کٹ ہو جاتی ہے لیکن کوئی نہیں تو پھر صاف آتی ہے ہاں اور ہاں چائے پی ہوں آپ کہاں رہتی ہو ٹراول میں
اچھا ٹھیک ہاں میں رہتی ہوں ٹراول میں لے لیکن ریلیٹو سب ہے سری نگر میں
ہاں آچھا اچھا
یہ ہے نا وہ آئمن دیدی جو اس کی یہ ہے مہندی دیدی کی وہ ہے میری ہاں وہ ہے میری کزن
اچھا
ایمن دیدی میری کزن بھی ہے ماموں کی بیٹی
آچھا اچھا ان ہوں
ہاں
نا اچھا
ہاں وہ ہے مامی کی ماں میرے گھر میں ہم دو بھائی ہیں اور میں ہوں اور ممی اوپشی
اچھا اچھا بہن ایک ہی ہے اچھا اچھا ٹھیک
فائیو ممبرس ہیں
ہوں
آپ کتنے ہو
ہم ہے یہاں پہ تین ہی ہے ممی پاپا اور بھیا ہاں
آب آئی آپ کی بات کلیئر صاف آئی آپ کی بات ہاں
ہوں
وہ کتنے بڑے ہیں بچے چھوٹے
ہاں ہاں ہاں وہ چھوٹے ہیں
اچھا ٹھیک میرے ساتھ پانچ کرنا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ پانچ کروں گی آپ بھی وہیں سے پانچ کرنا ٹھیک ہے پھر آپ کو کرنا ہے آپ نے کتنے کئے مجھے بھی ضائع ہوئے تین
کیا مہندی کے ساتھ
اس نے بولا ایک ہی
ہاں اب دوسرا آپ کے ساتھ چل رہا ہے
اچھا یہ دوسرا ہے بس ایک ہی ضیائح ہوا
ہاں ایک ضیاء ہو گیا
اچھا ٹھیک اب میرے ساتھ کرنا چار یہ ہے نا فسٹ والا پھر کرنا چار ٹھیک اس کے بعد میں دوں گی آپ کو نمبر کا زن کا وہ کرے گی آپ کے ساتھ کیوکے ہاں اس کا نام ہے نیلم اس نے بولا تھا ابھی تو میں دوں گی اس کا نمبر کیونکہ اس کے بھی ٹاسک س ٹھیک ہے اس کے ساتھ کرنا پانچ ہو جائے گی آپ کے دس
ہاں
لیکن میں نے مہندی کے ساتھ کیا مہندی دیدی کے ساتھ ابھی کیا مجھے اچھی آواز آ رہی ہے آئی تھی اس نے بولا اس کو اکرا کو نہیں آیا آپ کو
ہاں مجھے لیکن دوسرے پہلا پہلا پہلی بار جب میں نے بات کی تو اچھے سے بات آ گئی جب دوسری دوسری بار اس نے کال کیا نہیں آیا اس ٹائم
ٹھیک
وہ ضیاء ہی ہوگیا
یہ ہمیں آیا بیچ بیچ میں ہوا پرابلم ہوئی ہمیں لیکن اتنے نہیں مت اب ہاں اب آ رہی ہیں کلیئر کلیئر آپ کی آواز بھی آ رہی ہے
ھم
اچھا کھانا پکا
کھانا مما نے پکایا میں آئی مائکے آج صبح ہی
اچھا ٹھیک آپ کا مائیکہ کہاں ہے
سوورام ہے
اچھا شادی ہوئی ہے بڑگام میں
شادی ہوئی ہے بڈگام میں
کتنا دور ہے وہاں سے
یہاں سے
ہاں سورس سے
سے ایک گھنٹہ لگتا ہے اپنی جب اپنا ٹرانسپورٹ ہوگا ایک گھنٹہ لگ
اچھا ٹھیک یہاں بھی لگتا ہے ایک گھنٹہ ترال تک سری نگر سے بولا بول رہی تھی نا مہندی دیدی میں آئی تھی ایک بار آپ کے گھر
ہاں
تو بہت دور لگا مجھے میں نے بولا ایک گھنٹہ لگتا ہے زیادہ نہیں لگتا پاپور سے کم ٹائم لگتا ہے پاپور میں میرا ننیھال ہے
اچھا
ہاں
جہاں پہ آئمن کا مائکہ ہے
ہاں
ہمم
ہاں وہ وہ ہے نا میں میں بھی تھی بہت میکہ میں پندرہ دن میں آئی پندرہ دن کے بعد آج گھر سٹرڈے کو آئے میں پندرہ دن کے بعد ہمیں ہمار جو مامو تھا نا آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ نے سنا
کس کا ہاں جس کی ڈیتھ ہو گئی ہاں ہاں میں نے سنا پرسوں ہی
پندرہ دن
ہاں ہمم
وہ بہت اچھا تھا وہ بہت اچھا تھا نیک تھا اب کیا کر سکتا ہے انسان انسان بے بس ہیں
اسی کے لیے ہے میرے تو تین ماموں مر گئے چھوٹی ایک وہ ایک وہ ایک کو ایکسیڈینٹ ہو گیا دوسرے کو اچانک سے میں نا ا جوانڈس بلو ریبن نکلا تو وہ اس سے مر گیا تیسرے کو ہمارے گھر پہ آنا تھا تو اس کا پیر پھسل گیا باہر اس کو سر میں لگی تو باہر سے اندر لایا تو وہی
اس نے بولا میھک جیجی نے بولا بولا کہ جب انکل کی ڈ بولا میرے مامو کے تین چھوٹے چھوٹے ان کے ان کی ڈیتھ ہوئی ایسی ہی ہاں انسان کیا کر انسان
آیا ہی اسی کے لیے ہے انسان آیا ہی اسی کے لیے ہے
اور کیا
ہیں ہی اسی کے لیے ہے
آج یا کل تو
ایک نہ ایک دن جانا ہے
ہے نا لیکن اگر ان انسان سوچنے بیٹھتا ہے نا تو انسان پاگل ہو جائے گا کی مطلب یہ کیا نظام ہے ہے نا
ہاں اور کیا اور کسی پہ نی اور سب پہ نیت صاف رکھیں گے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے یہ کرے وہ کرے یہ تو ہم دو تین دن یہ رکھتے ہیں دماغ میں موت آئے گی وہ ہوگا یہ ہوگا پھر دو تین دن کے بعد ہم جیسے تھے اس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں
ہاں اور کیا اچھا آپ کے بچے کتنے سال کے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں
ہاں میرا بیٹا ہے آ آ وہ سات سال کا ہے بیٹی ہے پانچ سال کی اور چھوٹی بی ٹی ہے ڈیڑھ سال کی
آپ کی شادی مہندی دی کے بعد ہوئی ہے یا اس سے پہلے
اس کے بعد ہو گئی اس کو ہو گئی ٹو تھازینڈ فورٹین میں مجھے ہو گئی ٹو تھازینڈ ایٹین میں میری میں سب سے چھوٹی ہوں کزن سے سب سے چھوٹی مہندی سے مہندی کی جو بہنیں ہیں نا ان سب سے اپنی بہن سے میں سب سے چھوٹی ہوں مجھے ہو گئی ٹو تھاؤزینڈ ایٹین میں
صحت کی پرابلم اور ہوئے نا وہ ایشوز
اور کیا
اس نے بھی بہت کچھ دیکھا اس نے بھی بہت کچھ دیکھا بیچاری نے ہاں اور کیا
اتنے اچھے بیٹے تھے ہاں اور کیا ٹائم ہو گیا
نہیں ہاں کاٹو وہ سے میں کروں گی اب ہا
اچھا ٹھیک ہے
اگر آپ ہی کرو گے تو کرو
کرو کٹ کال
اکہ منٹ اک منٹ مجہنا سور پیٹرن